ہلو
ہیلو میری آواز آ رہی ہے
ارہی ہے السلام علیکم خوب
وعلیکم السلام اور گھر پہ سب خیریت
جی بالکل کب کہہ رہے تھا آپ سناؤ
ہاں آپ کی آواز تھوڑا کم کم آ رہی تھوڑا زور سے بولیں گے
جی میں ٹھیک ہوں آپ سناؤ آپ ٹھیک
جی سب خیریت اللہ کا کرم اور گھر پہ سب بڑھیا
جی بالکل آج صبح آج صبح میں اپنے باغیچے میں گئی تھی تو وہاں کے پیڑ پودوں کو دیکھ کر دل بہت خوش ہو گیا
اچھا اچھا تو آپ مطلب جو کہتے ہیں پرکرتی پریمی وہ ہو
کیا بول رہے ہو
نہیں یہ کہنا جو کہتے ہیں نا پرکرتی پریمی ابو ہو
ہاں جی بالکل بالکل کال صحیح کہا آپ نے ا ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑا نیم کا درخست درخت ہے اس کی ٹھنڈی چھاؤ میں بیٹھنا مجھے بےحد ہی پسند ہے
بڑھیا ت مطلب پیڑ پودوں کے لیے آپ مطلب اچھا ہو ہے کہ آپ انہیں پسند کرتے ہویں تو آج کل کا جو انسان ہے سوارتھی انسان وہ پیڑ پودوں کو کاٹنے پر اور ان کو جھاڑنے میں لگا ہوا ہے
جی مجھے ایسا لگتا ہے ایک کہ پیڑ پودے تو قدرت کا بہت خوبصورت تحفہ ہے انیں دیکھ کر انسان کو سکون ملتا ہے
آپ نے صحیح فرمایا اللہ کے دوارا دیا ہوا ایک توحفہ ہے جو ہمیں ہی نہیں دیکھو ایک پیڑ جو ہوتا ہے وہ کتنے لوگوں کو جیون دیتا ہے اس پیڑ پر رہنے والے پچیوں کو دیتا ہے رہنے کے لیے بسیرا اور اس پہ رہنے والے چھوٹے چھوٹے کیٹ اس کی جڑوں میں رہنے والے جو ہوتے ہیں کیٹ اور چینٹی وغیرہ وہ اور ہمیں وہ آکسیجن بھی دیتا ہے پھل دی تا ہے چھایا دیتا ہے مطلب ایک پیڑ کتنے لوگوں کے جیون کو مطلب بنائے رکھتا ہے انسان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ایک پیڑ ہمارے جیون میں کتنا مہتوپورن ہے
جی یہ ہے ہمارے لیے بہت اہم بھومکا نبھاتے ہیں ا جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بولا تھا کہ نیم کا درخت تو بہت فائدے مند ہوتا ہے اور اس کی پتیاں اور ٹینیاں بھی صحت کے لیے مفید مانی جاتی ہیں آپ کو لگتا ہے
ارے جی بالکل وں نے کیونکہ دیکھو گاؤں کہ لوگ نیم کو پیڑ برگد کا پیڑ پیپل کا پیڑ اور ایک ببول کا پیڑ ان کو بہت مانتے ہیں کیوںکہ یہ سب چیز سے لابھ داک جیسے پیپل کا پیڑ ہوتا ہے رات کے سمے میں بھی آکسیجن دیتا ہے ب تاؤ مطلب وہ کتنے فائدہ مند ہے وااتاورن کو شھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری چیز نیم کا پیڑ ہے ایک اشد پیڑ ہے چھاؤ بھی دیتا ہے وہ ہم کو اب بتاؤ تو یہی تو انسان کو سمجھنا یہ اللہ نے جو ہمیں یہ پرکرتی دی ہے اس پرکرتی کے اندر پیڑ پودے ہیں ایک طریقے سے ہمارے لیے امولیہ ہے مطلب انسان کے کہ ج جیسے کہ انسان کی جان ہوتی ہے ایس ان میں بھی جان ہو
جی بالکل ہمارے آنگن میں پت ہے آپ کو امرود اور انار کے پودے بہت ہیں جبک ان پر پھل آتے ہیں تو گھر کا ماحول بھی خوشنما ہو جاتا ہے
جی میں تو ب بچپن سے دیکھوں میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ میرے کو پیڑ لگانے کبت شوق تھا میں بچپن میں بھی کہیں پہ بھی پیڑ د آیا تھا اس کو لے کر گھر لگایا کرتا تھا کیوںکہ میرے کو جیسے پیڑ لگانا جیسے ایک بچے کی کیئر کرنی جیسا لگتا ہے
جی بالکل میں نے سنا ہے کہ پیڑ ہوا کو صاف کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں
جی جی آپ نے صحیح فرمایاا آپ جیس ویسے آپ کے آپ گاؤں میں رہتے ہیں شییر میں
جی میں گاؤں سے بلونگ کرتی ہوں
اچھا اچھا س یہاں سے بلانگ کرتے تھ گاؤں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی زیادہ آج کل پیڑ ہے اور ابھی تو گاؤں میں اتنا نہیں ہے شہروں کے مقابلے گاؤں میں تو بہت اچھا ہرا بھرا چھیتر رہتا ہے اور ماحول ایک دم خوشنما رہتا تا
جی بالکل بالکل پیڑ کاربن ڈائی آکسائڈ جذبو کر کے آکسیجن دیتے ہیں اس لیے انہیں زندگی کا سہارا بھی کہا جاتا ہے اگر دنیا میں پیڑ نہ ہو تو شاید انسانوں کو جینا بہت مشکل ہو جائے گا
جی جی آپ نے صحیح فرمایا یہ کیت راام کہ پیڑ ہمارے لیے جس مر شریر کچھ چلانے کے لیے آتما کی جو ضرورت ہوتی ہے نا کی روس ایک بنا کا کچ مجوود نہیں ہے ایسے ہی پیڑ پودے ہماری پرک کے لیے آپ بائے میرے انوسار مانا جائے تو
جی بالکل صحیح آپ کو بتائے گی آج کل جنگلوں کی کٹائی بڑھ رہی ہے تو بہت فکر کی بات ہے نا اس سے ماحول آئی تھی آلودگی بھی بڑھتی ہے اور موسم پر بھی برا اثر پڑتا ہے اسی وجہ سے
ارے جی بلو آپ آپ نے بالکل صحی فرمایا آج کل ہمیں دیکنے کو مل رہا ہے جیتا جاتا ادہرن ہے کہ تم دیکھو پہلی چیز تو جو پیڑ پودے کاٹنے کی وجہ سے ایک تو تم نے دیکھا ہوا کہ بالکل پشو پکچوں کی سکھیا کم ہوتی جا رہی ہے کیکہ بچارے ان کے رہنے کا بسیرا ختم ہوتا جا رہا ہے دوسری چیز ہے پیڑ پودے کی کٹائی کی وجہ سے تم نے دیکھا جو واتاور اتنا چینج ہو گیا ہے نا کہ دیکھنے کو مل رہا ہوگا تمہیں کہ مطلب گرمیوں میں سردی سردیوں میں برسات برسات میں گرمی مطلب ماحول پورا بدل گیا کیوں کیوں کہ ہم نے پرکتی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے انسان کو اتنا نہیں پتا کہ وہ اپنے سوارھ میں یہ بھول گیا ہے کہ اللہ کے دوارا بنائی ہوئی جوریم پرکرتی ہے اس کو ہمیں چھیڑیں گے تو اللہ کسی دن ایسا کہر برسائے گا کہ ہم لوگ پھر بعد میں دیکھ پ ہو جائیں گے
جی بالکل پت ہے آپ کو ہمارے اسکول میں سجرکاری مہم چلائی گئی تھی ٹھیک ہم نے کئی پودے لگائے تھے اور پچھلے سال اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میں نے بہت سارے پودے لگائے تھے
جی جی آپ نے بہت اچھا کام کیا اور میں تو اس چیز کے آپ کے شان مطلب اس کار کے لیے آپ کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ایسی ایک مہم چلائی جو کہ ہمارے سماج میں جو سبھی کو ایک پروتساہت کرتی ہے کہ آپ جیسے نیک دل انسان اللہ ایسے انسانوں کو ہر کسی کو بنائے کیوںکہ آپ جیسے لوگ اگر پیڑ پودے لگائیں گے تو آپ کو دیکھے اور بھی لگائیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اسی پرکار اس مہم کو آگے تک بڑھائائے
جی جی شکریہ میں نے نیم سو گل موہر اور آم کے پودے لگائے تھے اور گل موہر کا درخت درخت تو مجھے بہت دلکش لگتا ہے خاص طور پر جب اس پر لال
جی بالکل بڑھیا کوئی ن کوئی نہ یہ تو میرے کو بہت اچھا جان کے خوشی کہ آپ نےچھ روپڑ کیے ہیں ج
سڑک کے کنارے پر لگے گل موہر شہر کی خوبصورتی بڑا دیتی
جی جی آپ نے صحی فرمایا ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بار کہ پیڑ پودے آپ کی جو سڑک ہوتی ہے ان کے رستوں میں جو سائڈ میں لگی ہوتی ہیں پیڑ پودے اور آپ لوگ جب گرمیوں میں نکلتے ہو تو ایک دم آپ پیڑ کے نیچے آتے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا جو تاپمان ہے کتنا اثر پڑتا ہے مطلب کہ آپ دھوپ میں چل رہے ہو پھر پیڑ مل جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اے سی بھی فیل ہو اس کے آگے
ہمارے جیون میں پیڑ پودوں کا بہت مہتو پورن بھومکا ہے اگر ہم ان کی رچھا پانی نہیں کریں گے تو ہمارا جیون سنکٹ میں آ سکتا ہے
سنکٹ میں کیوں نہیں آئے گا دیکھو پیڑ پودوں کا جو ب چا نہیں پا رہے تو پیڑ پودوں کی وہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دیکھ ہوگا کہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے گلوبل وارمنگ بڑھ ت جا رہی ہے جو گلیشئر ہیں شدھ پانی کے اس روم میں وہ پگھل رہی ہے
جی بالکل بالکل پودوں کی پرورورش میں سبر کی بھی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ روز پانی دینا کھاد ڈالنا اور ان کی نداشت کرنا ہوتا ہے باقی کی جو لوگ دیکھ بھال نہیں رتے پودوں کی یا پھر لگا دیتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو دیکھتے بھی نہیں ہیں تو جس سے پودا سوکھ جاتا ہے ہمیں صرف پودا لگانا ہی نہیں بلکہ ان کی دیکھ بھال بھی کر حفاظت بھی کرنی آنی چاہیے
جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا ج میں نے پہلے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ آپ پودے کو ایک بچے کی طرح پالنا ہوتا ہے جیسے بچے کی ہمیں کیئر کرنی پڑتی ہے شروعات میں اس کو سمے پہ کھاد پانی دینا سم پہ اس کی دیکھ بھال کرنا پشو پکھیوں سے اس سے بچا چانا اور دھوپ میں اور مطلب بہت ساری ہوتی ہیں لیکن ایک بار جب پیڑ لگ جاتا ہے تو آپ نے آفتے آنے والی پیڑھیاں بھی اس سے لھ لیتی ہیں
جی بالکل بالکل اور قدرت کی منجر انسان کو تاجگی دیتے ہیں جیسے صبح صبح پرندوں کی چہچہ سن کر بہت اچھا لگتا ہے اور کئی چڑیاں درختوں پر گھونسلے بھی بنا تو اس وجہ سے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ
ج مری
انشاء اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگائے لگانے چاہیے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے
ا
کو یہی بولنا چاہی ہوں کہ جس طریقے سے یہ اللہ نے ہمیں یہ چیز قدرتی قدرت اس طریقے سے سجا کے دی ہے تو ہمیں بھی اس کی دیکھ بھال کریں
سے آپ کافی اچھا لگا تو آپ کا بہت د خکری ہے جی جی آپ سے بھی بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے اچھی باتیں بتائی آپ کا بھی شکریہ ہم ملتے ہیں اگلی کال پہ خدا حافظ
ٹھیک ٹھیک دھنیہ واد